علیک جان کیسے ہو آپ
میں الحمد ل اللہ اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے کیسے ہیں گھر میں سب ٹھیک ہے
بڑھیا بڑھیا الحمد للہ کھانا ک ووانا کھایا آپ نے
بالکل ابھی چائے پی چائے پی کے آیا میں آج بہت دنوں بعد ہماری گفتگو ہوئی
بڑھیا بڑھیا بڑھیا موسم موسم کیسا ہے
موسم ایک دم بہت ہی لاجواب ہے ایک دم ٹھنڈا ٹھنڈا
ہمارے یہاں تو سردی پڑ رہی ہے برف ہو گئی ہے ہمارے یہاں
ہاں اچھی بات ہے اچھی بات ہے بڑا خوشگوار موسم ہے
بہت دنوں سے آپ سے بات نہیں ہوئی مجھے لگا تھوڑا سا انفرادی ت تدفرات پہ بات کریں
بالکل آج سیدھے اپنے موضوع پہ آتے ہیں بنا وقت ضائع کیے
جی جی جی جی
میرا آج کا موضوع ہے ڈیجیٹل دنیا میں معلومات کی ت تحفظ
بالکل بالکل
آج کے دور میں زندگی کا بڑا حصہ ڈیجیٹلی ذریعے سے گزرتا ہے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے اور لوگ تعلیم تجارت بینکی معلومات اور رب کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے شخص معلومات کی حفاظت نہایت ضروری ہو گئی ہے اگر کسی فرد کی معلومات غیر اجازت افراد کہ ہاتھ لگ جائے تو اسے مالی اور ذاتی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی معلومات صرف م قبر ذریعے پر ہی فر فراہم کرے اور غیر ضروری طور پر کسی کے ساتھ نہ بانٹے محفوظ طریقوں کا استعمال اور ہوشیاری ہی ڈیجیٹلی دنیا میں تحفظ کی بنیاد ہے اگر ہر فرد اتحاد سے کام لے تو بہت سے نقصانات سے بچا بچنا ممکن ہے شکریہ
بالکل بالکل بہت خوب کہا آپ نے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے یہ بولنا چاہتا ہوں ہم لوگ ابھی ڈیجیٹل دنیا میں رہ رہے ہیں اس ان کے ان کے اپنے منفی اثرات اور خوبی بھی ہے اس ڈیجی
بولنے کے لیے کیا آپ اپنی آواز تھوڑی اونچی رکھ سکتے ہیں
جی جی جی جی بالکل بالکل بالکل میں یہ بول رہا ہوں کہ ڈیجیٹل دنیا میں ہم آج کے ڈیجیٹل دنیا میں اس ڈیجیٹل سسٹم کی بہت اپنی خوبیاں اور منفی اثرات بھی ہیں جس کے برکز ایک انسانی طور طریقے میں کچھ بدلاؤ آیا ہے
بالکل
ج جیسے کہ ہم جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل دنیا میں معلومات کا تحفظ ہمیں اتنی معلومات مل چکی ہے کہ ہم اس معلومات کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہم اس کو سیگریگیٹ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہمارا دماغ بہت ساری چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور ایک چیز پر پوری طور پر غور نہیں کر سکتا
بالکل بالکل
جی جی جی جی تو میرے ذہن میں بھی ایک موضوع آ گیا تھا کہ میں مجھے لگا میں آپ سے بات کروں اس کے کے بارے میں میرا میرا موضوع یہ تھا کہ مضبوط خفیہ الفاظ کے کی اہمیت
جی
جی مجھے لگتا ہے کہ خفیہ الفاظ کسی بھی ڈیجیٹلی حساب کی پہلی دیوار ہوتی ہے
بالکل
اور اگر یہ کمزور ہو تو غیر افراد آسانی سے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ اس لیے ایسی خفیا الفاظ منتخب کرنے چاہیے جو لمبی مد دت مختلف حروف اور عدد پر مشتمل ہو جیسے کہ ہم بہت سارے سائنز یوز کرتے ہیں بہت سارے الفاظ یوز کرتے ہیں بہت سارے مختلف الفاظ یوز کر سکتے ہیں جن کی مدت آرٹ سے زائد ہو اور ہر حساب کے لیے الگ خفیہ الفاظ رہنا بھی نہایت ضروری ہے اور ایک ہی خفیہ الفاظ کو ہر جگہ استعمال کرنا خطرے کا سبب بن سکتا ہے جن سے آپ کا پورا کا پورا انفارمیشن پورا پورا کاپا پورا آپ کا جو کہتے ہیں کہ جو آپ کا پرسنل انفارمیشن ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو وقتا فوقتا انہیں تبدیل کرنا بھی بہتر عمل ہے صرف آ لمحوں کی احتیاط انسان کو بڑی پریشانی اور نق نقصان سے بچا سکتی ہے
بالکل خوب فرمایا آپ نے بہت ہی اچھا موضوع پہ آپ نے بات کی ہ ہمیں بھی خفیہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی ساری جو الفاظ کی یہ جو ہم ڈیجیٹلی حساب کتاب جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خفیہ ہونا چاہیے اس کا بہت ہی خفیہ ہونا لازمی ہے کیونکہ اگر ہم آسان سے جیسے پاسورڈس ہمارے ہوتے ہیں اور وہ رکھے تو ان کو ہیک کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اسی حساب سے ہمیں بہت ہی دل چسپ اور کہہ سکتے ہیں کمپلیکس خفیا جانکاری جو ہمیں پاسورڈز جو ہیں وہ ہمیں بہت ہی کمپلیکس بنانی چاہیے اسی کے ساتھ میں اپنے دوسرے موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا
جی جی جی
دھکے پر مبنی پیغامات سے حفاظت آج کل بہت سے افراد فریبی ہیگامنٹ کے ذریعے لوگوں کی شخصی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
یہ پیغامات اکثر انسان انعام بینک یا کسی معتبر ادارے کا نام پر بھیجے جاتے ہیں اگر کوئی پیغام مشکوک لگے تو اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے غیر معلوم روابط پر تبانا اور اپنی ذاتی معلومات فراہم کرنا انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ہر پیغام کی تصدیق کرنا اور ہوشیاری سے فیصلہ لینا ضروری ہے
بالکل بالکل بہت اعلی کہا آپ نے
عقلمندی اور احتیاط سے کام لے کر انسان بہت سے فارب سے محفوظ رہ سکتا ہے اپ
بالکل بالک بالکل بہت بہت اور بہت ہی بہترین موضوع چنا آپ نے کہ آج کل کے دور میں جی جی جی جی آج کل کے دور میں جہاں پر انسان اپنی ذاتی خوشی کے لیے بہت سارے دھوکے اور بہت سارے اسکیم کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی احتیاط اور حفاظت سے رہنا چاہیے ہمیں وہی چیز ہمیں وہی معلومات ایک ڈیجیٹل سسٹم کو دینی چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی
بالکل صحیح
اپنے اور اپنے تک ہی رکھنا چاہیے جو آپ کی سینسیٹیو انفارمیشن ہے وہ اپنے تک ہی رکھنا چاہیے
بالکل بالکل
جی جی اور اگر آپ کی اجازت ہو اور وقت کی وقت کا تقاضا کرتے ہوئے میں اپنی دوسرے موضوع پہ جانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو
بالکل بالکل بے شک
جی میں موضوع کا نام سماجی رابطے کی ویب کا ہوں پر حفاظت
بالکل
مجھے لگتا ہے کہ سماجی رابطے کی و گاہیں لوگ کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کا بہترین ذریعہ ہے لیکن ان کا غلط استعمال بھی ممکن ہے بہت سے افراد اپنی ذاتی ت معلومات تصاویر اور مقام بلا ضرورت شیئر کر دیتے ہیں اور ایسے عادات سے رازداری متاثر ہو سکتی ہے ہر شخص کو چاہیے کہ صرف معتبر افراد کو اپنی معلومات تک رسائی دے اور غیر معلوم افراد کی درخش وستو کو احتیاط سے قبول کرے رازداری کی ترتیبات کو درست رکھنا اور ہر معلومات کو سوچ سمجھ کر شیئر کرنا ڈیجیٹلی تحفظ کے لیئے ضروری ہے بہت شکریہ آپ کا
بہت بہت آدا فرمایا آپ نے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنا تیسرا موضوع پیش کرنا چاہوں گا
جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات
آپ میری آواز آ رہی ہے
بالکل بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز
میرا تیسرا موضوع ہیں جراثمی برناموں سے بچ
اچھ جی جی
چراسمی برنامے کو نقصان دہ ذریعے ہوتے ہیں کیا آلات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ اکثر مشکوک پیلیوں یا غیر معتبیر ویب گااہوں کے کے ذریعے پہلتے ہیں اس لیے ہر فائل کو کھولنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے پرناموں اور نظام کی بروقت تجدید بھی ضروری ہے تاکہ کمزوریاں دور ہو سکے صرف معتبر ذریعے سے برنامے حاصل سل
جی
کرنا اور احتیاط سے کام لینا ہر شخص کی ذمہ داری ہے
ہوشیاری اور علم ہی اس قسم کے خطرات سے بچاؤ کا بہتر ترین طریقہ ہے شکریہ
بہت اعلی کہا آپ نے مجھے تھوڑا سا اب وقت کا تغاضا دیکھ کر اس کنورسشن کو یہیں پہ ختم کرنا ہوگا آپ کا بہت بہت آپ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ کا بھی السلام علیکم
وعلیکم السلام
کئیزہلق